جان بھائی جانا آواز آ رہی ہے
جی جناب جی جی وعلیکم السلام
جی جی وعلیکم السلام اور سب کہہرییت
جی جی جی سب کہہ رہی ہے تو ہمم آائیے بھائی جان
اور جناب بس جناب ابھی کھانا پانی پی کے فری ہوئے ہیں اور جناب فرمائیے آپ کی طرف موسم کا حال کیسا ہے ہمارے ادھر تو موسم کا حال جناب بے حال ہے جناب
جی موسم تو بہت جی جی ہمارے یہاں تو موسم بہت سہانا ہے
اچھا جییے جناب یہی یہ ہے کہ موسم اچھا ہونا چاہیے تو واتاورن اچھا رہتا ہے آج کل
جی جی جی جی
تو جناب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری جدید نسل کے خوابوں کو جو دیمک کی طرح جو کچھ فسٹ میں جو ہے چاٹ رہی ہیں ہمارے جو معاشرے کی جو بنیادی کو کھوکھلا کر رہے ہیں تو افکار کی سنجیدہ محفل میں نہ نفسانی بلکہ تہ دل سے استقبال ہے جناب آپ کا
جی بھائی ہان جی آپ بالکل درخ فرمایا اور کیا ب جان کی آج ہم آج کا محور ایک ایسا کلیدی بنیادی اور حیاتی مسئلہ ہے جو ماسی آنکڑا نہیں ہے بلکہ کروڑوں نوجوانوں کی جس کی کسمکس ہے اور آج ہماری اس تفصیلی گفتگو کا عنوان بے روزگاری کا ناصر یعنی عدم اے روزگار کی صورت حال اس کے کلیدی اسوااب نفسیات اثرات اور اس کے مرچ کا
آ
کی تو جان
جی جناب جی بالکل آپ نے بالکل صحی فرمایا یعنی جب ایک تعلیم یافتہ نوجوان اپنی آنکھوں میں سنہری مستقبل کے خواب سجا کر ہاتھوں میں ڈگریوں کا پلندہ لی دفتروں کے چکر کاٹتا ہے اور بدنینے میں اسے محض کر یا ناکہ بھی ملتا تو وہ صرف روزگار سے محروم نہیں ہوتا جناب بلکہ اس کا اپنی جات اور نظام پر اس سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے آج کا نوجوان ماسک کے اصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اس عالم نک صورتحال پر آپ کے دانس مدانہ خیالات کیا روشنی ڈرنا چاہو گی جناب آپ
جی جی جی آپ نے بالکل درست اور حقیقت پسند اور بےساک ت آواز کی ہے آپ نے بے روزگاری دراصل ایک ایسا سنگین المیہ ہے جو انسان سے اسی انا اور اس کا سعور چھین لیتا ہے حکیموں اور فلاسفہ نے کہا تھا کہ خالی ذہن سیتان کا مسکن ہوتا ہے جب معاشرے کا باصلاحیت افراد بھی بیکار ہیں تو ان کی توانائی تعمیر کاموں کے بجائے تقریب کی طرف منتقل ہو ہونے لگتی ہے یہ مسلہ بھی نہیں پیدا کرتا بلکہ یہ انسان بجود کو اندر سے کھکھلا کر دیتا ہے
جی جناب جی یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا جناب یہ تو ہے جناب تو یعنی جناب بے روزگاری کے کلیدی اسباب ہیں جیسے رعایتی تعلیم اور ہنر کی قلت یعنی آخر ایسا کیوں ہے کہ ایک طرف لاکھوں نوجوان بے روزگار ہیں اور دوسری طرف سنتوں کو کام کرنے کے لیے موجود لوگ نہیں مل رہے مطلب اس تجاد کے پیچھے ہماری تعلیمی نظام کتنا ذمہ دار ہے جناب
جی بھائی جان یہ دور کا سب سے بڑا المیہ ہے ہمارا تعلیمی نظام آج بھی قدیم اور روایتی ڈرے پر چل رہا ہے جو محز رٹا مارنا اور کاغذ کی سدے بانٹنا چاہتا ہے بازار کی مانگ بدل چکی ہے آج زمانہ مصنوعی جہانت ڈیجیٹل ماہرین اور ہنر مندوں کا ہے جبک ہمارے مدرسے اور کالج میں وہی سدیہ پرانی تھوری پڑھا رہے ہیں جب تک تالی ہنر کو شامل نہیں کیا جائے گا تب تک یہ ڈگریاں کا سیلاب محض بے روزگار بے روزگاروں کی فوج ہی تیار کرتا رہے گا بھائی جان
جی جناب جیے بالکل آپ نے صحیح فرمایا انہیں آبادی کا انتظار اور محدود جرائے یعنی جو آبادی کا سیلاب آ رہا ہے اور اس کے مقابلے جو روزگار کے مواقع ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے اس توازن کی بگڑ نے سے مسئلہ کتنا سنگین ہو گیا ہے جناب
جی جی جی آپ نے بالکل صحیح کہا یہ آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر رہا رائے بھائی جان آیا اور آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے اس رفت سے ہمارے ماشی جرائے اور نوکریاں پیدا نہیں ہو پا رہی ہیں اور سرکاری محکموں پر باہار بوجھ بڑھ رہا ہے اور نجی سوبا ہر کسی کو اپنی آگوش میں لینے کی قاصر ہے جب ایک ادنا سی نوکری کے لیے ہزاروں والی یا ڈگرییاں والے افراد سب میں کھڑے ہوتے ہیں تو معحاصرے میں ایک عجیب کس مگز اور مایوسی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے
جی جناب جییعنی بے روزگاری کے نفسیاتی اور معاثراتی اثرات یعنی کم کرے گا ہے جنی فگی نی ایک بے روزگار انسان نہ صرف مالی طور پر تنگ ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے کے تانوں اور سماج کی نظروں سے بھی ہر وقت یقمی ہوتا رہتا ہے اس کی نفسیات پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے جناب
جی جی جی اللہ اللہ جی جی ایسے ہے بہت ادرناک پہلو ہے بھائی جان جب ایک نوجوان اپنی عمر عمر کے بہترین سال پر گھر پر بیکار گزار دیتا ہے تو اس کے اندر احساس ایک امتری جکڑ پکڑ لیتی ہے اور وہ تنہائیی اختیار کر لیتا ہے اور اس کا ذہن ابسوردگی اور ذہنی کوفت کا مسکن بن جاتا ہے پر کئی بار یہ جنی اجواب اس قدر سےدا تیار کر لیتا ہے کہ مایوس ہو کر نوجوان نقشے کی اس لت کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ پھر اپنے اپنی عظیم معیار کو ہی ختم کرنے کا سنگین قدم اٹھا لیتے ہیں بھائی جان اور ان اچانت کا یہ مکمل قتل ہے
جی جناب جی جی یہ اپپ نے بالکل خوب فرمایا جناب یعنی جرائم کی کثرت اور معاشراتی بھی ر ربی یعنی جب پیٹ کی بھوک اور گھر کی ضرورتیں انسان کو مجبور کرتی ہیں تو کیا وہی کالی ہاتھ جرائم کی طرف نہیں اٹھ پاتے جناب
ہاں جی جی جی آپ نے بالکل صادق فرمایا بھوک اور مفلیسیی انسان کو تک لے جاتی ہے جب سیدھے راستوں سے رج حاصل نہیں ہوتا تو نوجوان گمراہ ہو کر چوری ڈکائی سابر ف اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں معاشرے میں امن ا کا جنا جنازہ نکل جاتا ہے اور بے روزگاری دراصل تمام معاشرتی برائیوں کی ماں ہے یہ بھائی کو بھائی سے لڑاتی ہے اور تہذیب کا عکس دھندلا کر دیتی ہے
بالکل جناب بالکل آپ نے کیا بات کہی ہے جناب ماںات سبحن اللہ یعنی عدم روزگار کا تعارک اور حکمت عمل یعنی اپنے اس ناسور کی ہر ایک رگ کو بے پردا کر دیا گیا ہے نا یعنی اب ہماریے مائی ستی میں مصروف شامل کے لیے کچھ ایسسی عملی روشن اور حکمت سے بھرپور اپائے پیش کریں کہ چوس اندھیرے سے نکلنے کا راستہ دکھا سکے جناب
جی جی جی بالکل حضور جی حضور اور اس عظیم مسئلے کا حل محض سرار کے بھروسے بیٹھ نے میں نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ایک مکممل اور ا چوترفہ حکمت یہ عمل کی ہد ضرورت ہے
یہ کصابلیت نوجوان کو مری سخت تاک اور ہے کہ وہ کاغذ کہ ڈگگرریوں کے بھروسے وقت نہ ضائع کرے اور آج کی بازار کی مانگ مطابق کوئی جدید ہنر جیسے کوڈنگ ڈیٹا سائنس یا کوئی تکنیکی کلاس س کہ ہنر ا وہ چابی ہے جو بند دروازہ بھی کھول دیتی ہے
جی جناب جی جی سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا آپ نے بات فرمائی گ ن م نوکری مانگنے والے بننے کی بجائے نوکری دینے والے بننے کی کوشش کرنی چاہیے چھوٹے پیمانے پر سے ہی اپنا کوئی ذاتی کاروبار شروع کریں جدید دور میں ڈیٹل جرائم نے ویاپار کو اجہد سہل بنا دیا ہے جناب
جی جی اور بیان کی تعلیمی نظام کا جدید کرڑ ا کرنا پڑے گا بھائی جان کی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نصاب کو مکمل طور پر بدلے اسکولوں اور کالجوں میں تھیوری سے زیادہ عملی مشق اور وہ ووکیشنل کورسز کو لازمی کر دیا جائے
جی جناب جی کیا آپ نے بالکل واجد بات کروں ہے جناب تو جناب آپ سے بات کر کے اچھا لگا آپ کے لیے بات کرنے کا آپ کا شکریہ دھنیہ واد اللہ حافظ خدا حافظ
جی خدافظ خداظ بھائی جان